ہیلو
ہاں ہاں بولیے
ہیلو
وعلیکم السلام
ہاں وعلیکم السلام آپ خیریت ا رہی ہے اواز اور سب خیریت ہے اور کیا کر رہے ہیں
ہاں خریت ہے بس ایسے بیٹھے تھے
ہمم
کچو ہو نہیں گیا ایسے بیٹھے ہیں
ہوں میں تو ابھی کھانا بنا رہی تھی دال چاول سبز حی چٹنی چوکھا یے سب بنا رہی ہوں ہمم
اچھا اچھا
ہاں بیٹی بھی مدرسہ گئی ہے بیٹھ نے کے لیے ایک دیدی ہے سو پڑھاتی ہیں تو اس کو ٹیوسن بھیجیی ہے تو وہ بھی ا جائے گی تھوڑا دیر میں
اچھا اچھا
ہمم اور اپنا بتائیے اپ کے بچے کیسے ہے ہمم امی ابو ٹھیک ہیں
ہاں امی ابو ٹھیک ہیں
ہمم
کھانا وانا بنا رہے ہیں ہم بھی بیٹھے ہم بنا رہے ہیں
ہا اور بتائیے
ا بڑیا آپ کیا کر
آپ ما آپ باجار گئے تھے نا ہ تو جو کرروس والا نہیں ہوتا وہ وہ وہ لے کے آئے تھے
جی نہ ابھی لائے نہیں جائیں گے دوسرے دن لے کے آتے ہیں
ہاں وہاں پہ کیا کیا ملتا وہ دکان پہ
دکان پہ سب کچھ ملتا ہے جیسے آپ کو موتی چاہیے کچھ بنانے کے لیے اور یہ اون ہو گیا کروسیا ہو گیا فلاور بنانے والا سب ملتا تے جائیں گے دو ایک دن میں دیکھ رہے ہیں پھر لے آئیں گے
ہوں آپ کو سمئے ملتا ہے ابھی آپ کو وقت کبھی ملتا ہے
اتنا وقت کہاں مل پاتا بس وہی بچے کے پڑھائی لکھائی میں لوگ اسکول بھیجو مدر سا جاتے ہیں میں ادھر لوگ کو بھیجو تیار کرو ناشتا پانی ٹائم وہی ایک گھنٹہ دو گھنٹہ دوپہر میں ملتا ہے کھانا بنانے کے بعد
ہوں ہوں ہاں وقت ہی نہیں ملتا دن بھر کھانا بناؤ یہ کرو وہ کرو دن بھر ایسیے تو تھکان جیسے ہوتے رہتی ہے پورا دن
ہاں
دن بھر وہی کام ہے کام آدمی تھک جاتا ہے وقت کہاں مل پاتا ہے
ہمم آپ کے بچے کتنے ہیں
میرے دو بچے ہے
دو بچے ہیں
ہاں دو ایک تو ابھی چھوٹی نہیں جاتی ایک مدرس جاتی تی ہے
ہوں ایک بڑی ہے نا ہمم کھر ہوں کتنی سال کی ہے
ایک گیارہ سال گیا
ہاں دیکھیے کتنا جلدی وقت گزر جاتا ہے نا آپ کا بھی کتنا جلدی وقت گزر گیا
گزر ہی جاتا ہے کہا کے بارہ سال تیرہ سال نکاح کے ہو گئے بچے اتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں
ہاں اب آپ کا بیٹی کا بھی پھر سے نکاح ہو جائے گا تھوڑے دن بعد اتنے بڑے بڑے بچے ہو گئے ہیں
دیاں دھیرے دھیرے
ہوں
ہوں
کبھی آئیے دعوت پہ بریانی بنا کے کھلائیں گے
ٹھیک ہے بنا کے رکھنا کبھی آتے ہیں وقت ملے گا تو وہی رہ جاتا تانے وقت ہی نہیں مل پاتا ہے
ہاں ہاں ہاں
ہوں
ارے پ اس کے ابو بھی ہے نا آتے ہیں دن بھر ان کو بھی یہ چاہیے وہ چاہیے دن بھر وہ بھی تنگ کرتے رہتے ہیں کیا کرو
وہی یہ لوگ ہیں کہ ابو بھی ہیں وقت نہیں ملتا ویسے کبھی دو گھنٹہ تین گھنٹہ لیٹ آ ہی آتے ہیں کام سے
ہاں ہاں کم سے بھی لے سے آتے ہیں ہاں اسے ان کو جمہ پڑھنا اصمہ جمہ پڑہنا
ہاں اسمہ ہاں ہاں لیٹ ہو جاتا
اور ادھر موسم کیسا ہے
موسم تو ایسے بارش کا لگ رہا ہے
ہاں خدا تو کبھی انا ہے وہ کل رہا ہے جولائی میں بھی متن مہینے میں بھی
ہوں
ہوں
اور آپ کے کھالا والا ہے ٹھیکٹھاک
ہاں ہاں میری کھالا ہے دو تین کھالا ہے سب کوئی دلی رہتی ہے کوئی ایک ادھر تھوڑا بہار سائڈ ہے کوئی یو پی سائڈ ہے ویسے دو تین ہے تو تو الگ الگ سائڈ شادی ہوا ہے ہاں تو وہی اجمیر ادھر ہی پڑتی ہے نا دلی سائڈ ہی اگر س ہوں تو ادھر ہی نزدیک پڑتی ہے جاتی ہوں کھالا کے یہاں تو میں جال جاتی ہوں اجمیر وغیرہ تو گھوم لیتی ہوں کبھی کبھی آپ جاتے ہیں کہ نہیں اجمیر سال میں تو سال میں
ایک ادھ بار گئے ہیں اتنا بچن کے لے کے نہیں ہو پاتا ہے
ہوں ہوں ہوں
ہاں سوچ رہے ہیں جانے کے لیے
ہوں ہ ہوں آپ کا بچہ بھی لگتا ہے ہلہ کر رہا ہے نا
ہوں وہ کھیل لیری ابی اسکو جاتی نہیں نا اسکول ہوں
ہاں ہاں ہاں ہاں
ہاں
کیجیے گا سب کچھ تو اتنا ہے اور کیا ہے بچے تو بدماشی
ہ کرتے ہیں دن بھر پریشان کر کے رہتےے
ہاں ہاں
ابو وہ ٹھیک ہے گھر پہ ہیں
ہ ٹھیک ہے ہاں
ہاں ٹھیک ہے وہ گھر پہ ہیں ہم تو ادھر آئے ہیں کے ابو کے پاس تر رہتے ہیں ہمم
ہاں
اگر آپ کے شوہر بھی ائے نہیں
ہاں ابھی سور نہیں ایا ابھی تو کھانا بنا رہی ہوں ہمم سوہر کا پیکٹ میں سے کچھ پیسے نکال رہی ہوں کی دیکھ لیتی ہوں چے ہے کھلے کھا ہوں گے تو تھوڑا بہت رکھ لوں گی اپنا خرچہ بھی تو اسی سے چلانا رہتا تا نا نہیں یے دیتے نہیں ہیں ادھر ادھر دوست میں اڑاتے رہتے ہیں پیسے ادھر ادھر
ہمم ہمم ہمم کرنا ہے
ہمم تو کیا کروں اسی لیے تھوڑا بہت ان سے رکھ لیتی ہوں پھر کیا کریں لوگ اکے کر کے لڑا ئی بھی کرتے ہیں
ہمم
اب وہ تو ابھی کرنا ہی پڑے گا بچے کو کہاں سے دوں دودھ پانی سب کچھ دینا پڑتا ہے خرچے وغیرہ سب کچھ ہمم
وہی جاتے ہیں
کے میں ہے
میں تو وہ مپنے گیی تھی بریانی بنائی
ہمم ہمم واہ بریانی بنائے ہیں
ہمم بریانی بنایا ہے سوچ رہے ہیں تھوڑا انڈا ونڈا بچے کے لیے بنا دیں گے
ہمم ہم میرے کو بھی بلائیے گا کبھی بریانی کسی دوسرے کا ہاتھ کا اچھا لگتا ہے اپنا اچھا نہیں لگتا ہے نا
اپنا ہاں اپنا اچھا نہیں لگتا ٹھیک ہے کبھی بلاتے ہیں دعوت پے تو
ہاں ہاں داعوات پے تو بلایے گا اس کے ابو کو ساتھ میں بلا لیجیے گا ہم لوگ دونوں ائیں گے اکیلے نہیں جاتے دیتے ہیں نا تھوڑا سا اکیلے کہیں بھی نہیں جانے دیتے ہیں تھوڑا سا
نہیں نہیں ساتھ میں ائیے گا نہیں جب آنا تو ساتھ میں ائیے گا
ہ میرا بھی ابھی دیکھیے دوا پی رہی ہے بھول گئی تھی پلان دوا تو وہی دوا پی رہی تھوڑا سا
اچھا
شریر بھی ہمیشہ خراب ہی رہتا ہے کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ لگا رہتا کچھ نہ کچھ طبیعت خراب ہی رہتی ہے ہمیشہ
آمم
ہاں
اور اپ کے ابو ابو بات وات ہوئی تھی ٹھیک ہیں
ہاں ٹھیک ہے وہ تو میرا بھی نکاح ہو گیا ہے نا تو میں بھی کبھی مائکے کبھی سسرال کبھی ادھر ادھر کرتے رہتی ہے امی ابو گھر کبھی یے امو ابو گھر سب کے گھر کر تے رہتے دونوں جگہ دیکھنا پڑتا ہے نا بھائی وائی ہیں اب ہاں میرے بازو وازو سب ہیں لیکن کون اج کل دھیان دیتا ہے سب اپنا اپنا ہو تھوڑا بہت ہمیں کو دیکھنا پڑتا ہے ہ
باجی بھی اے
کیا ہاں ہاں ہاں باجی ہے باجی ہے وہ اپنا ہے اپنا آرا ہے اپنا بچہ بی بیی کو دیکھتا ہے
ہوں
آج کل کھودا کی یہی ہے عنایت کی اب جتنا گناہ کیا وہ تو ملے گا ہی نا اسی جنم میں ملے گا
ہاں یہی نا کہیں جاتا نہیں
ہوں جو کیے ہیں کرم کیے ہیں وہ تو ملے گا نا
ہوں ہ چلو خدا سب خیریت رکھے گا کوئی وہ نہیں ہے
ہ ہاں خدا بس خدا خدا اللہ خز کرتے کرتے بس دن کسی طرح چل آ جائے میرے کو اے ہ اور کچھ بتائیے اپنا سب
اپنا سب بڑھیا ہے بس یہی
ابھی آپ کے طرف
ہاں بار باریس ہورہی ہے
بارش ہوئی ہے
ہوتی رہتی ہے کبھی کبھی ہاں دو دن تین دن پیچھے بریس ہوتی ہے ایسے ہی انٹر کمپلیٹ کی ہے بارہ
ا انٹر کمپلیٹ کیا ہے
ہوں
آپ کا اردو جو تھا سبجیکٹ اور اردو تھا آپ کا
ہاں ہاں ہاں سبجیکٹ میں تھا ایک ٹائم ہے لگ جائے گا چوٹ
بچے اتنے کھیلتے ہیں نا کہ دیکے چوٹ ووٹ بھی لگ جاتا ہے میری بیٹی کو کل ہی چوٹ لگ گئی گر گئی تو لیکن کیا کریں سنتی نہیں ہے سمجھت تی نہیں ہے لوگ کو حلہ کرتے ہی ہیں کیا کیجیے گا
کیا کر رہے اب ب بغل کی ہے نا ان کے ساتھ ہونا دونوں لگ گی
او ہاں بغل کا بچہ ہ آج کل یہ بھی دیکھیے گا تھوڑا اگل بگل کرلو ٹنٹھ تھوڑا سا دیکھتے ہیے گا اگل بگل کے بچے کا پتا مار پیٹ دے دو لڑائی کر لے
نیں نیں اندر ہی لیے ہیں اپنے روم کے
دیتے رہیے کیا
ہاں ہاں دیکھ رہا ہ دیکھتے ہیں بچوں کا دھیان دینا پڑتا ہے ابی چھوٹے ہیں
ہاں ا خراب چھوٹی بات ہ میری پینو ادھر گئی ہے میری بیٹی کب کب آئے گی پتہ نہیں اس کو بھی اسک کہبھی ابو اب ا جائیں گے تھوڑی دیر میں
ہاں ہاں دو بجے جاتا ہے نا
ہاں دو بجے آجاتے ہیں ہاں اتنا پہاڑ